ہ
السلام علیکم
وعلیکم وعلیکم السلام بھائی جانا ہاں رحمت برسری اللہ میاں کی رحمت ہے اچھی خاصی بڑھیا ہو رہا ہے بڑھیا کھانا وانا کالے بھائی جانا آپ نے
ابھی تو بھائی جان ناشتہ کرا ہے پویا کا
اچھا اچھا اچھا اچھا نے ہاں تو ہم نے تو کیا بھائی جان صبح چائے وائے پیتے ہیں ہم تو نارمل کھانا کھاتے ہیں اس لیے کھانا وانا کھا لیا بھوک بھی لگتی ہے کیونکہ ہم ناشتہ نہیں کرتے ہیں ہم کبھی کبھی بار کر لیتے ہیں کبھی بار بیوار کھانا وانا کھا لیا اور اللہ کی دعا ہے اور اور سنائیے بھائی جان آپ
ہم تو بیٹھے ہیں بھائی جان نیوز دیکھتے ہیں نیوز اس کو سنتے ہیں نیوز کے بارے میں میں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں انٹرنیٹ انٹرنیٹ ایسی چیز ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں میں کہ ہر چیز کی دیش کی خبریں بتاتا ہے
ہاں بالکل بابا
نہیں ہاں وہی اب وہ کیا ہر چیز کی نالج دیتا ہے مطلب جس کی کہیں مسجد پھوڑ دی کہیں مندر کو توڑ دی دیا کہیں پوجا ہی نہیں ہو رہی میں ان چیزوں کو دیکھتا رہتا ہوں خبر میں کئی چیز کئی دیش میں بم ڈال دیے کہئی مسلم مسلمان مر رہے ہیں کئی ہندو مر رہے ہیں اے اس دنیا میں رحمتی ہی نہیں برس رہی ہے کہیں بتاؤ آپ رحمت جس دیش میں برس رہ ت نا وہ دیش سوکھی رہتا ہے وجن
صحیح بات بولی ابھی یہ نا جاپان کی حالت دیکھو اچھی ہے مطلب جنا جاپان میں اچھی خاصی صاف صفائی بھی ہے وہاں پہ سب کچھ اچا چ اھ ہے وہاں پہ ایسے مطلب سمجھانے کی آوشکتا نہیں ہوتی وہاں پہ ایجوکیٹ ہونا ضروری نہیں وہاں پہ شروع سے ہی ایسی سی دن چریا ہے اور یہ ایسا ماول ہے تو وہاں پہ کیا گارڑڈ کی آوشکتا نہیں ہے بھائی جناب م آ پہ
میں نے ایک چی ایک محاورہ بڑ تھا سلیم بھائی کا کہ اس نے لکھا ہے اس نے لکھا ہے کہ نیکی جبھی ملتی ہے جب ہم لوگ دل سے نیکی کرتے ہیں
ہاں ہاں وہ تو سحی بات ہے بولی بھائی جنم
ماشاء اللہ اس نیکی پہ ہی ہم لوگ چلتے ہیں نیکی مطلب بجن ایسی نیکی نہیں ہوتی جیسے کہ ابھی کوئی مان لو آپ آپ کے گھر میں کوئی کوئی مانگنے والا آیا ہے تو اس کو دل چین کی دوب
ہاں ہاں ہاں صحیح بات بول ب
جی اور بتائیے
بس بڑھیا ہے بھائی جان بچے آ گئے بچے ایسے بول رہ تھ پپا جی پا
ان کو شور مت کرو بھائی جان یار
آواز آ س مے
میں آپ کو میں آپ کو ایک چیز یہ بتاتا ہوں بھائی جان کہ مدرسے ہوتے ہیں مندر ہوتے ہیں اس میں پوجا بھی کرتے ہیں کوئی قرآن پڑھتا ہے اور آپ نے یہ کیا بتااتا ہوں قرن جو بچہ پڑھ لیتے ہے نا وہ تو جنت میں ہی جاتا ہے کیونکہ قرآن ایک چیزیں ہمارے تیس پارے ہوتے ہیں تیس پارے میں آپ کو بتا ہے کہ آپ کی رامائن ہوتی ہے نا ابھی میں آپ کو آپ سمپل طرح کی بتاتا ہوں تو وہ سنس ختم ہوتی نا تو اس کو ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے کیوں پڑھ پنڈت ہی پڑھ سکتا ہے ان چیزوں کو کیونکہ جو آدمی ایک بار ز کو پھ لیتا ہے نا تو وہ بولتا نہیں ہے کب بچے بھی اگرروع سے سھ کہ نا رامائن کو بھی ہاں بھجن
ہاں ہاں آپ ایسے ایسے مت بولو آپ آپ ایسے مت بولو یار ایسے کیونکہ ادھر میں کی باتیں کرنا تھوڑا عجیب سا ہوتا ہے
ہو رہا کہ بھید بھؤ کر رہا ہوں میں نہیں بھجن وہ بتا ا ہ آپ کو کہ بچوں کو آپ ڈائمنڈ سکھاؤ گے نا تو ڈائمنڈ پڑنے نہیں پڑتا بچہ پڑتا ہے نا ایسے ہمارا قرآن نے بجن تو ہم قرآن کی نولج بچوں کو شروع سے دیتے ہیں نا چھوٹے سے کو جبھی بچہ پڑھتا ہے قران کو ویے ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو
سی بات بولی بھائی جناب نے
چھوٹ رہے ہو نا ویسے ویسے کچھ نہیں بھائی جان میں آپ کو تکنیکی بتا رہا ہوں کہ ایسے ہی ان چیزوں کو پڑھا جاتا ہے بے ہم لوگ ہیں ہے نا ہم بھی بچے تھے نا تو ہمارے ماں باپ چھوڑنے جاتے تھے مدرسے میں پڑھنے کے لیے تو ہم بھی شروع سے مطلب ہندی میڈیم تو ہم کم جانتے ہیں انگلش پڑھنا دیکھو میں کم جانتا ہوں اردو تو آپ یہ مانو کہ آپ جسے بولو گے نا ویسے پھ لیتا ہوں میں
صحیح بات بولی بھائی جان آپ نے
جانتے تھے پہلے پہلے ہمارا قلم ہوتا تھا تیرا کلمہ طیب ت پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب اس کا مطلب بھائی جان پہلا کلمہ ہے نا یہ پہلا کلمہ ہی اتنا اچھا ہے کہ آدمی کو سنتے ہی اچھا لگتا ہے اب آپ کو ایک چیز اب ایک چیز بتا تو اپ نے دوسرا سلمان دوسرا کلمہ سادہ سد محمد عبد رسول ہر چیز کی نلد الگ الگ ہوتی ہے بھائی جان
صحیح بات بولی بھائی جناب نے
گرمی پڑتی ہے نا ابھی
ہاں
گرمی کا وڑ بھی الگ ہوتا ہے مطلب گرمی آپ بولتے ہو کہ گرمی اتنی لگتی ہے تو بارش ہو رہی نہیں ہو رہی ہے آپ کے وہاں گرمی کی گرمی کتنی پڑ رہی ہے آپ کی ادھر
گرمی بھی مطلب عمس ہوتی ہے تو گرمی پڑتی ہے
امت ہی بہت ہو رہی ہے بھائی جان ہمارے یہاں بھی عمر ہو رہی ہے برسات نہیں ہو رہی رات برس آئی تھی لیکن دھیمی دھیمی برس س آ کے چلی گئی واپس
ہاں تو عمس ہو جاتی ہے پھر
جی کیا
جیسے بارش کم ہوگی تو عمس ہی ہوگی نا وہ کیونکہ وہ مطلب زمین میں تپت نکلے گی تو امس ہوگی بارش کو آنے کے لیے تو مطلب نا امس ہونا بہت آوشک ہے بھائی ج کہ امس سے کیا موسم بنتا ہے
لیکن یہ بارش ہے نا جو کھیت روک دیتے ہیں مطلب گیلا ہواتا نا کھیت جی کو پتر اگانے کی کو سوچتا رہا ابھی اگا نہیں رہا ہے ہمارے یہاں فصل بھی اچھی ہوتی ہے گیہوں کی باجرے کی مکے کی سرسوں کی ان کی سب کی فصل ا
ہمارے ایریے میں تو بھائی جان فصل فصل ہے نا آج کم سے کم دس بارہ دن کی ہوگئی پہلے کی جو
جی وہ وہ تو اوپر والے ہی رحمت ہے دیکھو اللہ اور سب کو نعمت دیں
آج کم سے کم ہے نا جیسے اٹ اٹھائیس تاریخ اٹھائی م کو بارش ہوئی تھی بھ جان تو تین چار تاریخ سے بنا اسٹارٹ ہو گئے تھے تو آج سولہ سترہ تاریخ ہو گئی تو آج کم سے کم دس دن کی پسند ہو ہوگئے بھ جان
اب آپ کوئی چیز ابھی میں آپ کو یہ چیز بتتا ہوں اپنا کھیت بھرے ہوتے ہیں توو کو کتنا اچھا لگتا ہے بھن
ہاں سوان موسم ہو جات اور اچھا لگتا اچھا فیل ہوتا ہے جیسے اچھی فیلنگ لیتے ہیں ہ ہ
اور بتائیے آپ
اور تو بڑھیا ہے فصل وصل ب دیے تھے اور اور ابھی تو بارش بھی ہو گئی اور د کیا آج کل تو اچھا موسم ہو رہا ہے اور ٹھنڈک بھی ہو گئی
دا کر رہیں برس پ آ ہے بڑیا کیکہ ج بھی پڑ
اب جیسے بھائی جان جیسے بھائی جان اب جیسے بھائی جان کھان پان پہ اپن لوگ بات کرتے ہیں کہان پ کیکہ پہلے کا کھان پان اچھا تھا دیسی تھا اب کیا کھان پان کھان پان پورے سنسار کا بگڑ چکا ہے بھائی جان آپ کی طرف آ رہی ہے ایسیے ملببر ہے کی آواز ہے آپ اسپیکر بند کرو ن تھوڑا سی ہلو ہلو
ہاں بن آوا ڈبل آپ ہاری کیا
ہاں ہاں میرو آ رہی ہے
ہاں آپ صی ہے نا
ہاں آب صحیح آ رہی ہے
ب میں آپ کو یہ چیز بت ہوں بھ آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ ایسا اس لیے ہو رہا تھا کیہ پہلے دیسی کا کاد تھا اب یوریا کہ رہتا کیسا کیسا کھاد چل گیا کیسا کیسے کیت چل گیا ہے نا اب اس وجہ سے اور رہئے ہے کھان پان میں
ہ کھان پان میں یہ بھی ہے اور بھائی جان ایسا ہو گیا کہ کھان پان یہ بھی ہے اور جیسے فاسٹ فوڈ وغیرہ چل گیا جیسے چاٹ کچوری پکوڑی پتاسی جیسے برگر ڈوسا اڈلی ڈوسا یہ مطلب انگریزی فاسٹا فاسٹ فوڈ آنے سے ہمارے دیس میں ایسا ماحول بن چکا ہے کیونکہ کیونکہ مطلب دیسی کھانے کے اوپر بہت کم ہو گیا ہے بھی اور کھان پان بگڑتا جا رہا ہے ان ان سے کیا ہے کھان پان کھانے سے ہے نا پیٹ کی سمسیا ہوتی ہے تو شریر میں بیماری جو جس کے ج جس کے پیٹ میں جس کے پیٹ میں مسٹیک ہوگی مطلب اس کے ن مستک میں بھیب مسٹیک ہوتی ہے توے ایا ہوتے ہوتی اٹ کی سمسیا ہو گئی تو یہ چیزیں میں سھار ہونا چاہیے آج کل کا ماول کیا کھان پان پہ جیسے بچوں کو پاسٹ فوڈ وغیرہ کھلاتے تو یہ چیزیں غلط ہے امی جان ابو جان کو بھی سمجھا چاہیے اور ایسا ماحول بنانا چاہیے بھائی جان جو اچھا کھانا ملے اور اچھا کھانا ہی کھلانا چاہیے بچوں کو تاکہ پیٹ کی سمسیا نہ ہو اور ماحول کریٹ رہے اپنے مطلب ہے نا وااتاورن کریٹ ہونا چاہیے بائی جان
ہمارا تو یہ کہاں بھیا میرا تو یہ کہنا ہے کہ پہلے جیسا کھا کھاتے تھے نا ہم لوگ جیسا کھا مل ہی نہیں تھا ہم ہم ایک ج بتاؤ ہم گ کاھاناھے ہیں اچھا لگتا ہےپ کو باہر کاھانا اچھا لگتا کتا
گھر کا کانا اچھا لگتا ہے
کی گھر کے گھر کا جو اپ کھانا کھاتے نا اس میں مسالہ بھی بڑھیا اپنی مطلب نارمل مطلب اب اپ ہوٹل پہ جاتے کھاتے ہیں نا تو وہاں مسالہ کوئی مرچی تیج ہے کوئی مساللہ تویز ہے جائے کوئی پیاز تی مطلب ہر چیز کا نا نالج الگ الگ چیز ہے بھیا ابھی اپن سیب کا تے ہیں تو سیب آپ کو پت ہے کہ کئی پرکار کے سیب آتے ہیں کوئی کیمیکل کا سیب آتا ہے کوئی کیسا سیب آتا ہے اب ہر چیز کا آپ لے لو کہ ہر اس چیز کو دھوکے کھائیں نا ہم تو ادھی سوادشٹی لگتی ہے بھائی ہمب
صحیح بات بول
کدو کو آپ نا کدو چھوٹا سا کدو ابھی اکتا جب پکتا ہے نا وہ اس میں انجیکشن کیمیکل ڈال دیتے ہیں وہ اتناڑا ہو جاتا ہے کہ وہ دس کلوگ کا
آ صحی بات ہے د مطلب نا دس کی مطلب ہے نا پندرہ پندرہ ک کلو کا ہو جاتا ہے ہ تو یہ کیا جیسے کسان لوگ کیا کسان لوگ ادھ انکم لینے کے ہے زیادہ منافع پانے کے لئے بھائی جان تو وہ کیا ان میں کمائی کرنے کے لئے انجن جسن وغیرہ یوریا کھاد ایسے ایٹم سٹم کیمیکل یوز کرتا ہے اسے کیا کھانے والے کو سمسیا ہوتی ہے پھر بعد میں اٹیک کی سمسیا ہو جاتی ہے
جی وہ تو ہے بجان وہ تو ہے ب جان
ہاں
اور بتاؤ
اورت کیا جیسے اب سسار میں ہے نا جیسے ہمارے بڑے بڑے نواب بیٹے ہیں جیسے مولوی بیٹے تو یہ جیسے ابھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سبھی اکٹے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایسی مطلب چرچا ہونے چاہے کہ کھان پان میں سدھار ہونا چاہیے جیسے کوئی کسان ہے تو ان کو بھی گائیڈ مطلب ایسے ہو ہم لوگنا چاہیے کہ اچھے کھاد کا یوز کرو کہ کیمیکل نہ یوز کرے
جی جی جی چلو ٹھیک ہے بھائیان میں آپ کو آپ کی بات کو میں بہت اچھا لگا آپ تو بات کر کے مجھے خدا پی اللہ ح پی ب خدافی جامین